ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو اچھے سے آج کل بہت دنوں کے بعد کال کیا آپ کو تو میں بھول ہی گئی ہو
میں نے اس لیے بہت دنوں کے بعد کال کیا میں بہت بزی تھی بہت ٹائم سے
کیوں آپ کون سا بزی تھی اتنا
ہاں
آپ کون سا بزی تھی اتنا
میں طبیعت خراب تھی بی پی کنٹینیو لو ہو رہا تھا آلموسٹ چھ سات دن تو اس کی وجہ سے پھر پرابلم ہو رہی تھی مجھے
یہ اس وجہ سے ہوگا گرمی بہت ہے نا
ہاں
اسی وجہ سے ہوا ہوگا
ہاں اس کا بھی لیکن اس کے بغیر بھی
تو کسی کو ہوتا ہے سٹرس سے بھی بی پی لو
ہاں وہی ہوتا ہے نا میرا اسٹریس کا پرابلم ہے
ہائے ہائے آج ہر ایک کو کوئی اسٹریس کی پرابلم ہے
ہاں ہے نا یہاں تو سارے بے روزگار بیٹھے ہیں تو اسے تو ہوگا ہی نا خود سوچو پڑھ لکھ
اس اس اس اس پتا نہیں میری بہن نے اتنے مطلب کشمیری سانگ لگایا ہے تو وہ اتنا زور سے ہے مطلب اس مجھے لگتا دیگ لگانا تھا اب میں اس کو پہلے بولنے گئی
اتنا یہاں انسان پڑھ لکھ کے بیٹھا ہے کچھ نہ جوب ملتی ہے نہ کچھ اگر جاب کرنے جائے بھی تو دس ہزار سے زیادہ نہیں دیتا یہاں اس میں انسان کا خرچہ جاتا ہے کھانا پینا جاتا ہے
ہاں ہاں اور کیا آپ کو بتا مجھے ایک بار میم نے کہا تھا ایک میم ہے تو اس نے مجھے بولا کے آپ یہ ایک چیز میں سیونٹی روپیز سو روپئے انویسٹ کرو
ہوں
تو اس نے پھر مجھے بولا مطلب آپ ایٹی کرو تو ٹوینٹی روپ میرے ہوتے ہیں اس میں میں آپ کو اپنے پیسے نہیں لوں گی میں نے اس کو بولا چلو ٹھیک ہے تو میں نے اس کو بولا یہ ٹرسٹ ہے اس نے بولا ہاں مطلب پیسے آتے ہیں اس میں پر ڈے ہمیں کچھ ویڈیوز دیکھنے تو پر ڈے ففٹی روپیز میں نے سوچا اگر اس میں پر ڈے ففٹی روپیز ہے ان کو کیا مجبوری ہے ہم سے سیونٹی روپیز لینے کی
صحیح بات ہے
تو میں میں نے اب جیسے تیسے تو میں نے اس میں انویسٹ کیا تو میں نے سوچا چلو اب انم مطلب بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں وہ کیوں نہا پانچ روپی ہی ہو
ہاں ہمارے لیے تو پانچ روپئے بھی میٹر کرتے ہیں
کچھ نہیں آیا مطلب میں نے وہ پھر ای پ پھر میں نے میم کو میسج کی مطلب آپ نے تو ایسے کہا اس میں آئیں گے اس نے بولا کہ نہیں وہ فراڈ تھی میں نے صبح پہلے آپ کنفرم خود کیا کرو
ہوں
پھر آب مجھے بولا کرو
ہوں
کیا ہوگا تو پھر اس نے مجھے دوبارہ دوسرے والے ایپ کے لیے میسج کی مطلب اس میں ٹو ہنڈریڈ انویسٹ کرنے ہیں
ٹھیک
وہی تو میٹو آئے گی اس کے بعد مجھے کہنا ہے انویسٹ کرنے کے لیے تب تک میں انویسٹ کچھ بھی نہیں کروں گی تب سے پھر اس نے مجھے ابھی میسج کی ہی نہیں
میں نے بھی ایک جگہ کیا تھا وہ ایک کمپنی تھی باہر کی میں نے اس میں کیا تھا مجھے ایٹ تھاؤزینڈ اس میں کھایا انہوں نے ایٹ تھاؤزینڈ اور میں نے محنت کر کر کے پیسے وہ جوڑے تھے ایسے نہیں کہ کہیں سے ملے تو دے دیے
ہاں میں نے پھر یہ نا اس میں ایک گروپ جوائن کیا تھا
ہاں
تو اس گروپ میں سے تو بہت ساروں نے میرا نمبر ن نکلا مطلب وہاں پہ اس میں بہت سے فراڈ لوگ تھے تو اس ٹائم پ پھر مجھے اتنے سارے لگوں سے یہ میں سرزئی مطلب آپ ہمارا گروپ جوائن کر لو پھر میں نے
یہ ہوتا ہے نا ان کا ایک گروپ اس میں پھر پرابلمس ہوتی ہے یہ کرتے ہیں پھر ایک دوسرے کا نمبر نکالتے اسی لیے گروپ واٹس ایپ میں ایک سیٹنگ آتی ہے جب آپ کو کوئی انوائٹ کرے گا گروپ کے لیے آپ ایکسپٹ کرو تبھی اس گروپ میں جا پاؤ گے آپ کوئی ایسے ڈائریکٹ کوئی یہ نا
نہیں مطلب وہ جو ایڈ مین ہے نا جو ہماری میم تھی اس نے مجھے اس گروپ میں ایڈ کیا تھا کہ کیونکہ وہ ٹرسٹڈ ہے مطلب وہ فراڈ میم نہیں ہے لیکن جب اس کو بھی وہاں سے چونا لگا کے گئے
نہیں پہلے انسان کو خود ٹرائی کرنا چاہیے نا
پہلے جب خود کو پیمنٹ آیا تبھی دوسرے
ہاں میں نے اس کو وہی کہا اب اس نے مجھے بولا ٹو ہنڈریڈ انویسٹ کرنے ہیں تو میں نے میم کو ڈائریکٹ کہا میں آپ کو اس کی چیٹنگ بھی دکھا سکتی ہوں میں اس کو بولا جب میم آپ کو آئیں گی نا پیمنٹ اس کے بعد آپ مجھے یہ کہنا کہ انویسٹ کرو تب تک میں
بات ہے ہاں صحیح بات ہے
انوسٹمنٹ کے
اس سے بھی پرابلم ہوتی ہے نا اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے پھر
مجھے بائی کر رہ
کم سے کم اگر انویسٹمنٹ نا واپس آئے یہ نا اگر پروفٹ نہ آئے انویسٹمنٹ جو کی ہے وہ ہی ریفنڈ کر لے ہے نا
ہاں وہ بات مجھے بھائی اتنی بار کل کر رہا ہے
خیریت ہے
وہ مجھے بول رہا ہے فون اٹھاؤ تمہیں کیا بیماری ہے
اس کو بولو نا میں بزی ہوں بات کر رہی ہوں
میں اس کو میسج کی ماریا کرے گی
ٹھیک ہے
وہ اب مجھے ڈانٹے گا مجھے اسی کا ڈر ہوتا ہے ڈانٹنے کا میری بہن اتنا چلا رہی ہے مجھے اس کی آواز سنے آ رہی ہے
ٹھیک ہے
ابھی نہیں رکھاے اس کو کچھ قبر میں رکھا ہے وہ وہی کہہ رہا ہے کہ مطلب مطلب میرے کپڑے اٹھائے میں نے اب اس کو بولا ایسا مجھے میں نے بولا نا دو چار کالس کی میں نے نہیں اٹھائی اب اس کو کچھ کپڑوں میں رہ گیا ہوگا تو یہ وہی پوچھ رہا ہوگا مجھے اسی کے غصے کا ڈر ہوتا ہے میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں لیکن جب یہ ڈانٹا ہے نا مجھے اس کا ڈر ہوتا
یہ بڑا بھائی ہے آپ کا
مجھ سے چھوٹا ہے لیکن بائییوں میں بڑا ہے مجھ سے دو سال چھوٹا ہے دو ڈھائی سال چھوٹا ہے
کون
میرا بھائی آپ کو نہیں لگتا ہے
نہیں مجھے لگا آپ کا جو بڑا والا بھائی ہے
ہاں وہ مج مجھ سے یہ سب چھوٹے ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
میں ان کی بڑی ہوں بڑی بہن کی شادی پھر سیکنڈ پے میں ہوں جی تھرڈ پہ دو ڈھائی سال کی گیس ہے ہم دونوں کے بیچ ہاں
ٹھیک ٹھیک نہیں مجھے لگا آپ سے بڑا ہے یہ
نہیں یہ لگتے ہیں دونوں مطلب جو بیچ والا ہے اور یہ ہے یہ لگتے ہیں دونوں یہ مجھ سے بڑے ہیں لیکن یہ چھوٹے کاد ان کا ہو گیا نا کاد بڑا ہو گیا تو لگتا ہے بڑے ہو گئے بچار یہ چھوٹے ہے بعد میں
وہ مجھے پتہ ہے مجھے لگا خالی یہ بڑا والا بھائی آپ سے بڑا ہے ان کا مجھے باقیوں کا پتاہ ہے
یہ بھی چھوٹا ہے اس کی ٹو تھاؤزینڈ فائیو سپٹمبر میں ہے میری ہے ٹو تھا تھازینڈ تھری سپٹمبر میں جو بیچ والا ہے اس کی ہے ٹو تھازینڈ سکس سپٹمبر میں
ہاں
جو کھایا ہے اس کے ٹو ٹھوسند ٹوئنٹی تری ستمبر میں
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہم سب کا ہے سپٹمبر میں ان دو کا ہے اپریل میں رانی کا ہے جولائی میں باقی ہم چاروں کا ہے سپٹمبر میں مجھے لگا کال مطلب کٹ گئی میرا تو ہارٹ ہی بیٹھ جاتا ہیلو
ہاں میں اس کو بتا رہی تھی یہ بول رہی تھی کھاؤ گے مت کچھ میں نے بولا نہیں
ٹھیک تو مجھے بھول ہی گئی کے لیے کے ہوا بھرنا
ہاں وہ پوچھ رہی ہے شاید
ہاں اس کو بلا رکھا ہے
وہ آپ کو بولے گی مجھے کہاں سے بولے گی
ہاں اس کو بولو کہ مطلب اگر وہ پوچھنے کے لیے نکلے گی نا اس کو بولنا کی رکھا ہے
کوئی بات نہیں باقی ٹھیک ہو
میں لوابی میں یہ ڈالوں گی اس کو واش بیسن کے ڈائر میں رکھنا
ٹھیک ہے ہمارے یہاں پہ طوطے بھی ہے
ہمارے پاس بھی چڑی یہ لوو برڈز ہے ہمارے پاس پتہ ہے دو پیرٹس تھے ہم نے ب لائے تھے سات ہزار میں تو ایک بهگ گیا پھر ایک کو ہم نے خود چھوڑا
اچھا ٹھیک ہے
ہاں پھر ہم نے لاو برڈس لائے چھے ان میں سے تین باگ گئی ہم نے دو کو پکڑ کے لایا آنگن سے
ہاں
تو ایک اڑ گئی
اچھا ٹھیک ہے اور
بس ٹھیک اچھے سے اب اب کیا سوچا ہے آج کا
آج کا کس بارے میں
آج کا کیا پروگرام ہے کیا کرنا ہے آج آپ کو
میں آپ کو کرتی ہوں تھوڑی دیر میں کال ٹھیک ہے
نہیں پہلے مجھے آپ بتاؤ آپ کا کیا پروگرام ہے آج
مجھے کال آ رہی ہے اس لیے میں بتا رہی ہوں
چلو پھر آپ کی مرضی اپ تو جلدی میں ہوتی ہو کال کٹ کرنے کے لیے
ٹھیک ہے
چلو اللہ حا